کیا میں ٹھیک میں بار کہ ہوں
کہاں پ کیا کر رہے ہو
میں بھی بیٹھ رہا ہوں کیا کر رہے ہ میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے ا سب ٹھیک ہے
ہاں ممی پاپا کہ چے اور پڑھائی کہاں پہنچی پڑھائی کہاں پہنچی
چبا ہی ہے پڑھائی بھی
اچھا آج کل کیا کر رہے ہو
آج کل سکول میں پڑھتے ہیں گھر میں بھی
اچھا آپ کی شکایت آئی ہے آپ دن بھر کھیلتے رہتے ہو کیا ہوا آپ کو آپ کی شکایت آئی ہے آپ دن بھر کھیلتے رہتے ہو کیا ہوا آپ کو
میں کھیلتا بھی ہوں اور پڑھتا بھی ہوں
پھر کیا کر رہے ہو
میچ کھیلتا بھیوں پڑتا بھیوں کام بھی کرتا ہوں
کون سا کام کرتے ہو ذرا مجھے بولو
جو گھر والے بولتے ہیں وہ بھی کرتے جو گھر والے کام بولتے ہیں وہی کرتا ہوں اور سنا کیا سناؤ
آج بھی کہاں پہ تھے آج دن بند
کلنے
کہاں پہ
گراؤن میں
اچھا کتابیں وغیرہ آپ نہیں کھولتے ہو آپ کا کو گان کہاں پہ ہوتا کتا
میں کھتا ہوں ک تارے
کھولا آپ کی کتابیں
صبح خول میں نے کی
ارے بجھو صبح بھی نہیں کھولتے ہو میں نے صبح بولا آپ کو یار تعلیم کر لو پڑھائی کی کر لو لیکن آپ بھاگ چلے آپ کیوں لوگوں کو بدو بنا رہے ہو لوگ بدھ بتا رہے ہو آپ کو تعلیم کر لو لیکن آپ چوری چ چپک کے چھپ کے چلا جاتے ہو روم سے کیا پرابلم ہے آپ کو جب میں نے بولا آپ کو اوپر تعلیم کرو آپ کیوں چلے گئے چور چھپ کے
میں نے تان کی
ارے کہاں کی تعلیم یار جب میں دیکھنے آیا تھا تو وہاں پہ تھا ہی نہیں تو کہاں چلا گیا تھا
میں کھیلنے کےلے گیا
آپ نے آپ نے آپ کیوں اسی ٹائم آپ تو اسی ٹائم یہاں پہ آئے تھے روم میں آپ
م کااب اتار نہیں س میں نے م وہ کام کری اور پھر گیا
ارے ت جھوٹ بول رہا ہے ت جھوٹ بول رہا ہے
تو سم
اچھا جب میں نے پرسوں آپ کو دی نا کرایہ پتا ہے ہ اس م اس دن مشتاق نے دیا کچھ کرایہ آپ کو کیوں
کراائے دی ہاں میں نے بولا اجاز رہنے ت
اچھا مجھے بولو بس والا آپ کو کرایہ بس والا آپ کو کرایہ لیتا ہے
دس روپیہ ہاں مہ نہیں مانتا ہے
کیوں اس کو بلا میں چھوٹا ہوں مجھے کیا لگیا کرو گے آپ سومو والے لیتا ہے
سمو والا ج ہاں ہاں ب رہا پائسال
اچھا اس کو دیکھتے ہو آنچ وہی نا محمد رمضان کی بیٹی وہ کہاں پہ ہوتی ہے
وہ گھر تو یہ ک مجھے تو
وہ وہ ہے ناب جو نماز پڑھا رہا ہے
وہائی میں نے تو سدس سوئفٹ لاگ میں میں نے وہ سنا کہ صوف تولائی شری جل بان
سیل بیا کہاں لائے گا سیل بایا سل بائی کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہوگا بتاؤ اس کے باپ نے لایا ہوگا سیل بایا چلا رہا
سل بہ نے پچھل ہمیں بول رہا تھا ہمیں بول رہا تھا بہت
کیوں بول رہا تھا مجھے گاڑی لانی ہے
جو عادل شامن ہے نا وہ وہیں سے گائے جلاتا تھا اس نے بولا اس گاڑی کا رنگ اچھا ہے میں نے بھی سوفٹ لائی مگر اس کا رنگ گرے کلر کا ہے اس اسی بات پر بتایا
اسکول جانا ہے کل
ہاں جانا ہے ہاں جب کا بھی نہیں ہوتا ہو تٹر س ر پتی ہے
تو وہاں پہ پارتی ہے مار پیٹ
جی ج ہاں اچھا ماحول تھا
وہاں تو لوگ وہ صرف کھاتے ہیں اور سوتے ہیں
وہاں پہ بھیک
ہاں ہم نے لایا آپ کو پتا ہے آج نے کیا کیا ابھی پورا پاگلا ہے اس نے کیا اس نے وہ لیٹرن باتھ روم گیا نا وہاں ت ٹی کی اس کو پھر کیا کرنا تھا اپنا جو پچھوا اپنا وہ اس کو صاف کرنا تھا اس نے ایک کام کیا وہ اس نہیں کیا وہ ایسی ہی مسجد میں رات بھر سو گیا اور آپ پتا آپ اس نے کیا کیا مسجد میں وہ بیبی کو ویڈیو کال کر رہا تھا
تو پا ہاں ہاں کیا اس کو مار دینی ہے
وہ نہیں مان کسی کا نہیں مان رہا ح وہ پورا پاگل ہو گیا ہے
اس کو مینٹل ہسپتال دو پھر ہاں اور س اور کیا سناؤ ہ مجھے نہیں ہے نہیں
کر لو اور مجھے ایک بات
ہاں کیا ہاں
تین دن سے پہلے چار روم میں جب میں کال ایسے ا رہا تھا اس کو میں نے کوئی دکان میں دیکھا تھا وہ شاید وہ تب وہ گریا بیچ رہا ہے اس نے مجھ سے میں نے بولا کہ یہاں پہ کیا کر رہے ہو وہ کیا کر رہا یونیفارم پہنی تھی اس ٹائم ایک ڈیڑھ بجے
جمعہ کے پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے ایک دن میںشن تھا ایک دن پچھلے دن وہ ایپچر تھا
مجھے لگ رہا ہے وہ بس یہی مستی وغیرہ کر رہے ہیں
اور سنا اور کیا س
کچھ خاص اچھا بابر اعظم کو کب ہے فائنل
آج جو جیتے گا اسی کے ساتھ پھر چ ہاں وہ پوچھ گ نا آج اسلام آباد اور حیدرآباد میں فائنل ہے
بابرز نے پورا سینچری ماری
دو س انچ چیز ماری اچھا کیا
ہاں تھوڑا لگ رہا ہے وہ اب واپس تھوڑا اگیا تھوڑا اپ لوگ مجھے لگ رہا ہے واؤ پورا نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑا بہت لگ رہا ہے وہ واپس ا گئے ہیں فارم میں اب کیا کریں وہ آپ کا ٹیم
آپ اس کو اج ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کیا ہوگا
بس چار چھوکے مارے اس نے اس دن اس کو چار چھکے مارنے تھے
میں آجوں چار سو کے لے کرے گا سپ ہاں بڑا چھکا ہوتا ہے
بڑے بڑے چھکے ہوتے ہیں ابھیشیک شرما آتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو سورونشی
وہ بڑے بڑے چھکے مارتے ہیں اس کو پا نہیں ہے
بجھ لگ بابر کو پیار ہو گیا ہے کسی سے اسی لیے اس کو پاور ختم ہو گیا ہے اب کیا کرنا چاہیے بابا اعظم کو آپ کا مشورہ دو بابا اعظم کو
اچھا کھیلنا چاہے
سچ ہی اس کو سچی اس کو آپ اچھا کھیلنا چاہیے تاکہ ہر کوئی میچ آپ کا ٹیم جیت سکے اور سب سے پہلے ہم پہلے پرزنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کا ٹورنامنٹ فائنل ہے وہ سب سے زیادہ جیتنا آج کس کا میچ ہے
اسلام آباد کاز میچ ہے
حیدر آباد اور اسلام آباد ہ اللہن ہو گیا باہر
لاہور ہاں باہر ہو گیا
اور اسلام آباد ہوتا ہے شاہزاب کا ٹیم اور اور دوسرا کس کا ہے سیم ووب کا وہ بھی آگے بڑھتا رہتا ہے جو جتے گا وہ وے گا فائنر کو میں لیکن مجھے تھوڑا تھوڑا اردو کم آتی ہے میں بولتا ہوں وے گا
ہ
اور سناؤ
اور کیا سناؤ
اچھا یو قسب وہیں پہ ہے وہ یو قسب
ہاں ہاں وہی وہی پہ
اس سال ریٹائرمنٹ لے گا وہاں پہ کون آیا ا پرنسپل ا
ہاں
اچھا ٹھیک ہے اشرف سر لائے گا
اور کیا سناؤ
یار کرکٹ وغیرہ کیسا چل رہا ہے
اچھا چل رہا ہے ڈڑوں پورا کی ہاں
اوکے ا اچھا ڈالمپور والے ہیں یہ
وہ بھی کھیلتے ہیں پڑھتے ہیں کا ہم نے جیتا ہاں خوش رہی
کچھ نہیں چل رہا آپ مت بیمار ہو آپ آہستہ آہستہ بات کر رہے جیسے چور کی طرح تھوڑا لمبا بات کرو نا
اور کیا سنا ہوں آج خاص خوش نہیں ہے کشمیر میں آج کبھی کبھار گرم زیادہ تر آج بارش ہی پڑتی ہے کشمیر میں جنت ہے مگر آج زیادہ تر بارش ہی
سر مجھے ایک بات بتاؤ کشمیر کو جانت کیوں بولتے ہیں
یہاں پر اچھی اچھی چیزیں ہیں گلمرگ ہے پہلگام ہے یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں
اچھا ٹھیک ہے وہ لوگ ایل اس کو کیا کرتے ہو پھر
آپ اس کو بیچتے ہیں ہم منڈی بیچتے ہیں اور منڈی والے باہر پھیک باہر